ہلو
ہلو
اللام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اور سب کہہ رہی ہے ہاں جی ہم کہہ رہی ہے ہاں جی ہم کہہ رہی ہیںپ آپ کے یہاں امی ابو اور جو بھی فیملی میں سب کہہ رہی
ہاں خدا کی دعار سے سب کہہ دیےتے ہیں
فیملی میںترائیں اور وہ تو ہے سب اللہ تعالی کی مہربانی وہی چاہے گا وہیے گا ہم تو کیا ہے ہم تو ایک پتلا ہے ہلو
ہلو
آں جی بولیے
نہیں بس گرمی ہو رہی ہے اس کارن بچوں بھی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں کرھرتے بیٹھے سارے بچے ہیں
یہ وہ تو ہے گرمیوں کی ہمارے یہاں تو گرمیوں کی چھٹی چھیاں بچوںی ہیں آپ کے یہاں بھی ہوئی ہیں
بچوں کی پڑھائی رکھی ہوئی ہے
نہیں ہمارے یہاں تو گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں فی الحال تو ابھی
نہیں میرے بچوں کی پڑھائی رکی ہوئی ہے سلی
ہاں جی وہ تو ہے اور بتائیے بچوں کی پڑھائی کیسی
ابھی تو ایسے ہی گھر پہ رکیے اچھی کرتے نہیں پڑھتے میں اپنی اپنی ساری
انہ ٹیوشن وغیرہ بھیجا دیا کر جو بھی
جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں بچے گھر پہ آ جاتے ہیں پھر کہتے امی جی ہمیں آپ نے پڑھنا ا ہم پریشان ہو گئے ہیں
وہ تو مرگ وغیرہ ملتا ہوگا وہ تو ہے آپ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے جو ان کو ہوم ورک وغیرہ دیا جاتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے کتنا یاد کرنا ہے انہیں دیکھنا چاہیے امرک لے آ رہے ہیں کر کے یا نہیں لے آ رہے ہیں ہیلو
ہاں ہیلو ابھی تو اللہ تعالی کی دعا چاہیے پڑھتے ہیں بچے اپنے کرتے ہیں
وہ تو ہے وہ تو بچے ابھی بچے ہیں اتنے سال کے بچے میں بیسے
ہے چار سال کی ب جٹھیک
پھر بھی سم کو دھیان دینا چاہیے وہ بچ شرارتی ہوتے ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے آپ کی بات نہیں مانیں گے اسی لیے بچوں کو دھیان دینا چاہیے اور بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سب ایکٹیوٹی کریایں کرانی بھی چاہیے ہلو
ہیلو
ہلو میں یہ بول رہا تھا بچوں کو پی کرانی چاہیے
وہ تو کرتے رہتے ہے گھر میں ادھر ادھر
ہاں کرتے تو رہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے موبائل سے لگ موبائل پر لگے رہتے ہیں جو کہ پڑھائی جو کھیلنے کھیل کھیلنے کی ب یہ تو بہت بڑھیا ہے آپ ان کی طیت بت بڑھیا کتاب ہے نہ
پ
بچوں کوب تو بچوںگے ویسے ہی ڈالیں گے بچے آپ موبائل نہیں دیتے یہ بہت اچھی
موبائل لیتے ہ موبائل لیتے بھی ہے تو اس میں مذہب کی چیزیں دیکھتے اس میں ہوں
ویسے بھی آج کے زمانے میں بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پڑھ لوگوں کا اس ٹائم میں رہنا بہت پرابلم آتی ہے اب نہیں رہ سکتے اور کیونکہ اب تو سب پڑھائی شکھا کا ہی دور ہے اب تو ہر کوئی بھی خوب بنایا جاتا ہے پڑھے لکھوں کو بھی بےوب بنایا جاتا ہے
ہاں اللہ کی دعا سے ابھی تو بچے میں اتنا دھما کے اب خودا کے اوپر ہے کیا بڑے ہوگے کیا پڑیں گے کیا نہیں
وہ تو ہے آپ نے اچھا ماحول دے رہے ہو تو یہ تو ہے پھر تو اچھے ہی بنےیں گے جو ماحول کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں جو بچے ہوم ورک وغیرہ دیتے ہیں جو ٹیوشن جاتے ہیں تو ان کا ہوم ورک وغیرہپ دھیان دیا کرو کیوںکہ ابھی چھوٹے بچے ہیں نا جو کہ ابھی سے شرارتی ہو جائیں گے تو پھر بات نہیں مانیں گے
ہاں
ہاں جی
ہاں مساللہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے
ہاں جی یہی تو بول رہات تھا میں
ہوں
ویسے آج کل آج ہی بولی بولی
کبھی کبھار تو بچے اتنے ادم میں ہو جاتے ہیں کہ اپنی فرمائش بتائیں گے ممی ہمیں یہ یہ ہودم کرنا ہے تو وہی کریں گے جد پہ مٹ جائیں گے
تو ہے
پھر بھینا امی کی سنتی ہیں نہا ابو کی سنیں گی
ہوتا ہے اور جب چھوٹے بچے ایک دم مچانے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں دیککھنے میں بھی
ہاں
پر پھر بھی ہمیں ان کی معصومیت پر نہیں جانا چاہیے ان کو ہمیشہ اتنا ہی ادھم مچانا چاہیے کسی کا نقصان نہ ہو اتنا تویں سم مطلب
ہاں اتنا نہیں ہاں اتنا نہیں کرتیوں لوگ اپنے گھر میں
اور ان کو نمج ڑ اس انہیں اپنے پاس بیٹھانا چاہی
ہاں یہ بات تو ہاں یہ بات تو تو ہے ہم نماز پڑھیں گے نا جب ہمارے ساتھ میں کڑی ہو جائے گی اپنا حزاب باند ممیمی ہمیں نماز پڑھنی ہے ساتھ میں کھڑی ہو جاتی ہے وہ
ہاں وہ پ اس سے ان کا من بالکل شھ ہوتا ہے پھر ان کے وچار بھی سکارااتمک رہیں گے ایک کبھی نگیٹیویٹی ہی نہیں آئے گی ان کی ب کیون اندر ا بھی تو خ نیگیٹیویٹی لگے ا نہیں پر پھر بھی من شھ رہتا ہے
ہاں اسکول کے ٹیوشن کے بعد بھی مدرسے بھی جاتے ہیں
ہاں جی یہ تو بہت اچھا ہے آپ نے بہت اچھا کار کیا مدد سے تو بھیجناا صحیح بھ
جاتے ہیں پڑ نہیں جاتے
ہاں جی اچا تھوڑا آپ ان پر جو بھی عمرک کیایا کریں ان کو دھا کرو پلیز چیک کیا کرو پھر اس سے یہ بنا رہے گا کہ ممی بھی یہاں پر چیک کرتی ہیں اور
ہاں جی ہاں جی ان کا روٹین بنا رہتا ہے اس
ہاں ٹائم پر بھی ہوم ورک لے جائیں گے تو ان کی شکایت بھی نہیں آئے گی کھی ٹائم کے بھی وہ پنچول ہو جائےیں گی
ہوں مسند ل یہ توک ہگلتی رہے ادا سے جو آئے کہ بس ایسے ہی
کہ آپ کی بچے پڑھتے نہیں اور ہمیشہ کامیاب ہوں اور اچھے کاریہ کریں ہمیش
ایک دن بول رہی تھی مما مجھے میرا اسکول بیگ چاہیے وہ پرانا ہو گیا ہے تو میں نے ایک دن آن لائن کیا تھا اس میں مما یہ والا بہت اچھا لگنا ہے
وہ تو ہے بچوں کی فرمائش جب چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی فرمائش بھی ہوتی ہے جب امی چھوٹے چھوٹے تھے تب امی جاتے تو امی فرمائش کرتے کہ ما مجھے امی جان مجے لے چاہیے یہ چاہیے تو ہماری ا جان لے ج جات تھی
ہاں اپنے آڈر کرواتتی رہتی ہے کئی وہ بیگ آڈر کر دو نہیںیں کچھ آڈر کر دو
ہ اور س نہیں یہ آپ کے یہاں سب خیریت
سب مسالہ سب ہلہ کی دائیں سب پری
وہ تو میں اللہ تعالی کی سب پر مہربانی بنی رہے اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی انسان ہے وہ بڑی ا رہا ہے اور ان کی فیملی میں جو بھی ہوں سب کچھ
بس یہی تو آئے گ جتنی بھی اس دنیا میں سک سے ساری گھروں میں ان کے سارے میں خیر ب رکھ کرتا تھا ہو
ہاں جی
بس بچوں کی پڑائی ست ہے س جی اسکول اب زیادہ گرمی ہوگی اس لیے بند ہو گیا شاید
وہ تو ہے آپ کے یہاں اسکول کس ٹائم پر کھلتی ہیں اب تو چھٹیاں چھٹیاں وغیرہ چل رہی ہوں گی ہاں جی پھر کتنے بعد کھلیں گے اسکول یہ پوچھ رہا تھا
ہ پتا نہیں ابھی اسکول سے کچھ س میںس نہیں ملی گ
اور کتنے دن ہو گئے چھٹیوں کو
کاافی تو نہیں ایک مہینے سے ہونے سے آ ل گیا
ہاں تو جولائی وغیرہ سے یا جولائی وغیرہ سے اسکول کھلنا چالو ہو جائے گے یہاں پر تو ابھی اکیس تاریخ کل سے ہی چالو ہو جائیں گے ہمارے یہاں سرکاری اسکول کھلنا تو چالو ہو جائیں گے
مس اللہ اسکول ک جات تو گھرم میں ادم تو کم ہوگا اتنی ادھم بچاتے ہیں بچے
پ تو اپنے آپ ہوم پررک وغیرہ
ہاں پھر اسکول جائیں گے اسکول جائیں گے اسکول سے آئیں گے ہاں اسکول جائیں گے
پریشان نہ کرے ک سو جائے سو جائے کرے ہ جی یہ تو
خود بھی پریشانی ہو جاتی ہے مھے اس ٹائم میں
اسکول جائیں گے اسکول سے آئیں گے پھر وہ مدرسے جائیں گے مدرسے سے جا کر کے پھر نواز وغیرہ پڑھیں گے پھر وہ وہ بھی بہت تھک جاتے ہیں بچے بچے تو ہی ہے بچے تو ہو رہے ابھی بے اچھے ہی تو ہے تو پھر ان کو بھی تو آرام ضروری ہے پھر وہ سو جاتے پھر اتنا دم نہیں مچتا پہلے جیسا اب مچ رہا ہے تھوڑا سا مچے گا پھر تو
ہلو
ہاں یہ بول رہا تھا پہل سے ایک دم تو پھر تو کم مچے گا وہ بزی ہو جائے گا پڑھنے میں
ہاں یاد تو ٹھیک ہے س کھلیں گی نا جب میں س اب ک لال ان کا م جدیٹائیے گا
وہ تو ہے وہ تو ہر ہر ایک کو ہی اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے اچھے جد تک
ہاں ابھی چھٹی ابھی چھٹیاں ہیں تو ہ ابھی چھٹٹییاں ہیں تو بول رہی تھی مما چلو نانی کے یہاں پہ چل رہی ہے محرم بنانے کے لیے منی بیٹا ابھی نہیں جائیں گی ابھی کافی دن ابھی تو جب جائیں گے روزانہ چ پکڑتی ہے ما چ مما چلو مر بنالے نانی
وہ تو ہے ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ اور ہم یہی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پھر اپ سے کئی بار کو اور ہمیں آپ کی باتیں خدا حافظ ہ